ہلو کیسے ہو
میں اچھا ہوں تم بتاؤ تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آج کل کیا چل رہا ہے کچھ خاص نہیں گھر کے کام اور اپنے شوق پورے کر رہی ہوں
اچھا ہے خالی سمے میں کچھ نیا سیکھ رہی ہو
ہاں میں موبائل سے نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں
بہت بڑھیا آج کل سیکھنے کے لیئے انٹرنیٹ بہت کام آتا ہے
بالکل پہلے جانکاری ڈھونڈنا مشکل تھا اب سب موبائل پر مل جاتا ہے
ہاں صحیح کہا ویسے تمہارا دن کیسے گزر رہا ہے
میں صبح جلدی اٹھتی ہوں گھر کا کام کرتی ہوں اور پھر تھوڑا سمے اپنے لیئے نکالتی ہوں
ہوں بہت اچھی عادت ہے
ا آپ کو ہمارا بچپن یاد ہے
ہاں بہت اچھی طرح یاد ہے
جب ہم دونوں کھیلتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے بھی تھے
ہاں اور پھر پانچ منٹ بعد دوست بن جاتے تھے
ہاں سب سے مزیدار بات یہ بھی تھی کہ جب ممی ڈانٹتی تھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے تھے
ہاں وہ سمے سچ میں بہت اچھا تھا
بچپن کی یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں
ہاں آپ کو اسکول کا کون سے وشے سب سے اچھا لگتا تھا
مجھے ایک گنت پسند تھا
اور مجھے ہندی اور ساماجی وگان اچھے لگتے تھے پڑھائی کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ سوچنے کی شمتا بڑھ جاتی ہے
صحیح کہا سیکھنا کبھی بند نہیں کرنا چاہیے
ہاں بالکل عمر چاہے انسان انسان کوئی بھی ہو انسان ہمیشہ کچھ نیا سیکھ سکتا ہے
ہاں تمہارے انوسار پریوار کا سب سے بڑا مہتو کیا ہے
پریوار ہمیں ہر پرستی میں سہارا دیتا ہے
ہاں میں بھی یہی مانتی ہوں
جب کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے پریوار ہی ساتھ کھڑا ہوتا ہے
ہاں اور خوشی کے سمے بھی پریوار کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے
ہاں صحی کہا
آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سمے بہت تیزی سے نکل جاتا ہے
ہاں کیونکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے
ہ اس لیے سمے کا صحیح اپیوگ کرنا ضروری ہے جو ویکتی سمے کی قدر کرتا ہے وہے آگے بڑھتا ہے
ہاں اور جو سمے کو برباد کرتا ہے وہ بعد میں پچتاتا ہے تم موبائل کا کتنا اپیوگ کرتے ہو
ہاں ضرورت کے حساب سے
اچھی بات ہے
کیونکہ زیادہ موبائل چلانے سے سمے خراب ہوتا ہے
ہاں صحیح کہا
کیونکہ زیادہ موبائل چلنے سے سے سمے خراب ہوتا تا ہے اور لیکن سی طریقے سے استعمال کیا جائے تو موبائل بہت اپیوگی ہے
ہاں بالکل
اج کل سواستھیہ پر بہت دھیان رکھنا چاہیے
ہاں کیونکہ اگر سوستھ اچھا نہیں ہوگا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا
ہوں اس لیے سنتولت بوجن ہونا ضروری ہے
ہاں اور تھوڑا بھی ب
ہوں روز کم سے کم آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے
ہاں میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ روز ٹہلو
اور تمہارا کوئی سپنا ہے
ہاں میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے کام میں اچھی سفلتا حاصل کروں
ہاں بہت اچھا لکشیہ ہے
اور تمہارا
میں چاہتا ہوں کہ پریوار خوش رہے اور میں لگاتار آگے بڑھتا رہوں
ہاں یہ بہت اچھا وچار ہے ہ بچت کرنا کتنا ضروری ہے
بچت کرنا بہت ضروری ہے
کیوں
کیونکہ بھوشیہ میں کبھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی نہیں جانتا
صحیح کہا تھوڑی تھوڑی ا بچت سمے کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہے اچھے دوست کی پہچان کیا ہے
جو سکھ دکھ میں ساتھ دے
ہاں اور جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہو
ہاں بالکل
سچے دوست بہت قیمتی ہوتے ہیں
ہاں تمہیں کون سا تہوار سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے دیوالی بہت پسند ہے
اور مجھے بھی
ہاں پورے گھر کی صفائی سجاوٹ مٹھائیاں بہت اچھی لگتی ہیں
پریوار کو ایک ساتھ لاتے ہیں
ہاں بوشیہ کے لیے سب سے ضروری کیا ہے
بوشیہ کے لئے سب سے ضروری ہے محنت دھیریہ اور سکاراتمک سوچ
ہاں میں بھی یہی مانتی ہوں اگر انسان محنت کرتا رہے تو دھیرے دھیرے سفلتا ضرور ملتی ہے
ہاں ہمیں کبھی بھی اف سفلتا سے گھبرانا نہیں چاہیے
ہاں آج بہت اچھی بات چیت ہوئی مجھے بھی بہت اچھا لگا
ہاں
سمے کا پتہ ہی نہیں چلا
کیونکہ دل سے کی گئی باتیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہے
بالکل پھر کبھی اور لمبی بات کریں گے
ضرور
بالکل صحیح کہا تم نے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تھوڑا بدلاؤ ہونا چاہیے
ہاں مجھے تو پہاڑ بہت پسند ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں ہریالی اور شانت وااتاورن من کو سکون دیتا ہے صبح صبح بعد دلوں کے بیچ گھومنا اور سوردے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے ت
ہاں مجھے بھی مجھے بھی پہاڑ پسند ہے لیکن سمندر تٹ کی اپنی الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے لہروں کی آواز سنتے ہوئے شام بتانا بہت اچھا لگتا ہے اگر موقع ملے تو میں ایسی جگہ جانا چاہوں گی جہاں پہاڑ اور جھیل دونوں ہو
ہاں یہ تو بہت اچھا وچار ہے ویسے اگر ہمیں گھومنے جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا بجٹ طے کرنا ہوگا کیونکہ گھومنے جانے کا مجہ تبھی آتا ہے جب پہلے سے اچھی یوجنا بنائی جائے
صحیح کہ ہمیں یاترا ہوٹل کھانے اور گھومنے کی جگہ کا خرچ پہلے سے سوچ لینا چاہیے گوم اگر بجٹ صحیح رہے گا تو بع میں کوئی پریشانی پریشانی نہیں ہوگی
ہاں اور ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ کتنے دنوں کے لیے جانا ہے میرے حساب سے چار پانچ دن کافی رہیں گے اتنے سمے میں ہم آرام سے گھوم سکتے ہیں اور جلدی واپس آنے کی چنتا بھی نہیں ہوگی
ہاں چار پانچ دن ٹھیک ہیں ویسے تم یاترا ٹرین سے کرنا پسند کرو گے یا بس سے
مجھے ٹرین کی یاترا کرنا پسند ہے ٹرین میں سفر آرام دائیک ہوتا ہے اور راستے کے درشیہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں
ہ مجھے بھی ٹرین کی یاترا اچھی لگتی ہے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنا اور راستے کے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن دیکھنا مز دار ہوتا ہے
گھومنے کا سب سے اچھا حصہ کیا ہوتا ہے
میرے لیے نئی جگہ کی سنسکرتی اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا سب سے روچک ہوتا ہے ہر شہر کی اپنی کہانی ہوتی ہے اپنی پرمپرائیں ہوتی ہے
ہاں یہ بات تو صحیح ہے مجھے اسھانییہ بوجن چکھنا پسند ہے جہاں بھی جاؤ وہاں کا پرسھ کھانا ضرور کھانا چاہیے
ہاں لیکن کھانے کے معاملے میں میں تھوڑی ساؤدھانی رکھ رکھنی چاہیے کبھی کبھی باہر کا کھانا سواستھ پر اثر ڈال سکتا ہے
بالکل ویسے اگر ہمار ہم پہاڑی علاقے میں جائیں تو وہاں ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں کیا تمیں ٹریکنگ پسند ہے
کٹھن ٹریکنگ نہیں
ہلکی پھلکی ٹریکنگ ٹھیک رہتی ہے اسے پرکرتی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ یاترا کا اصلی مزہ تبھی آتا ہے جب ہم پرسدھ جگہ نہیں بلکہ آس پاس کے چھوٹے اور کم پرسھ استان بھی دیکھے
ہاں چلو ٹھیک ہے پھر میں نیکسٹ ویک آتی ہوں ملنے کے لیے اوکے
ٹھیک ہے